تو
بولیے
السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت
ہاں سب خیریت ہے اچھا اپنا بتائیے
ادھر بھی الحمد للہ اللہ کا شکر گزار ہے بہت اچھا ہے سب ادھر بھی
ہوں کیا کر رہے ہیں
بس کچھ نہیں ابھی چھت میں اوپر آئے ہوئے ہیں زمین کا نظارہ دیکھ رہے ہیں
ہوں ہ پانی گر رہا ہے کہ نہیں ابھی
نہیں ادھر بارش نہیں ہوئی ہے موسم اچھا ہے
کا
ہوں ں
مطلب موسم ایک دم ٹھنڈا کر دیا ہے اچھا لگ رہا ہے
نہیں ادھر تو ہلکا گرمی ہے
نہیں ادھر بہت ابھی پانی گرا نا تو اچھا لگ رہا ہے ہاں
ہں
ہوں
نہیں ادھر گرمی ہے بادل کیا ہوا ہے مطلب سمجھیے کہ مکئی کوڑنے والا ٹائم دیا ہے
ہاں مگر کوڑنے کا ٹائم ٹھیک ہے
ہوں
امم
میرے گھر میں کوئی آدمی ہے ہی نہیں ہے کوئی کوڑتا ہے یا نہیں ہے ایسے ہی ہے
تو بنا کون تھا
بند دیے تھے بس ٹریکٹر سے
ہاں
ہوں جیسے پار تیسے بنا گیا
ہاں
ہوں اور
اور سب ٹھیک ہے
بغل میں نیم کا پیڑ ہے اس کا ہوا لے رہے ہیں
چھت پر
ہوں
ہوں
ابھی چھوٹا والا بابو سویا ہوا ہے
نواحل
اہل گیا ٹیوسن اس کو ہےسے نہ لا رہے تھے چھوٹا والا ساتھ میں نہا رہا میرے ساتھ میں چارج میں لگا ہوا تھا موبائل نکال کر کے لے کر گیا میرے چالو کر دو تو نل چالو پانی میں ہے پڑا آ رہا ہے موبائل میں اسی ی میں ڈانٹے کہ تم یہ موبائل کو بھیھنجا دے گا تو پھر خراب نہ ہو جائے گا تو غصہ سے ہےس آ کر کےست بستر میں سو گیا ہم جلد بازی میں نہا کر کے آ رہے ہیں کہ کہیں بھاگ اوگ کے ادھر ادھر چل تو نہیں گیا دیکھ رہے ہیں ت آ کے سویا ہوا ہے
ہ اچھا کام کیا
ہوں ہم فھرتی کیے وہاں سے نکلے باتھ روم سے جلد بازی میں کہ ادھر ادھر چل گیا ہوگا گیٹ کھلا ہوگا تو
ہ وہاں اور وہاں پہ روڈ ہے نا
ہاں
ہوں پرانا والا گھر ویسا ہی یا پھر اتھی ہو گیا ہے
ادھر اور بنا ہے اور آگے والا ہے س ویسا ہی ہے پیچھے سائڈ میں بنا ہوا ہے
ہ تو آپ لوگ کا بھی حصہ اس میں ہوگا
نہیں اس میں نہیں ملے گا ان لوگ ہیں سے ان لوگ کا کہنا ہے کہ یہاں کے جگہ میں دوسرا جگہ دے دیں گے
امم
ہوں
ایسے ان لوگ کو دقت ہو جائے گا را
دقت نہیں ہے ٹوٹل ہے چالیس ڈس مل میں ہے چالیس ڈس مل سمجھتی ہے بہت زیادہ ہے اگر تین گو کے بھی ہوتا ہے چار گو کے بھی ہوتا ہے تو دس دس ڈیس میل ہوتا ہے
ہوں
چارو بھائی کا
ہوں
لیکن دینا نہیں چاہ رہا ہے ان لوگ سوچ رہا ہے کہ ہم لوگ کے آگے چل کے فیملی بڑھے گا تو دقت ہوگا
آپ لوگ ابھی گھر میں رہنے کے دوگوں کا نہیں ہے کوئی ایک ہی رہیں گے تب اچھا رہے گا
ہاں اب ایک گھر ہے تو دوگو تو رہ بھی نہ کریں گے
ایک اوپر بنا لیجیے گا مطلب ان کو بنانے کے لیے بول دیجیے گا
ہاں اب کا کرتا ہے ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے اوپر بنائے گا
ہں
ہں جو رہے گا ساتھ میں
ہں
رسماں بھی ٹھیک ہے
ہو ں
ریشمی بھا بھی ٹھیک ہے ہیں
ہاں ٹھیک ہے نا ہے بات نہیں کیے ہیں ادھر آئی تھی اس ٹائم بات کیے تھے پھر نے کیے ہیں
ہم بھی نہیں فون اون کے کہ آتے ہیں تو بھائی بھائی بھی کہتے رہتی ہے چل جاتے ہیں تو کہنے فون نہیں کرتے ہیں آج آج شام کو کر کے دیکھیں گے
ہ وہ بھی تو نہیں کرتی ہے کسی کے پاس
ہاں خالی اپن بہن پاس بھیا پاس خالی کرے گی بقی ادھر کیکرو پس نہیں کرے گی ک
ہوں
خالی بہنے سے بتیا ٹائم ختم ہو جاتا ہے دن بھر
ہاں
ہوں
ادھر وال الگ مطلب رکھبے نہیں کرتی ہے
ہوں ایک بار ایک کوو سپتح میں ایک کو بار کال گھمانا چاہیے
ہوں ادھر والے لوگ کوئی ہے یہ نہیں ہے اپنا تو کیسے رکھے گی یہی نہ ہوگا سوچ
بھیا نومبر تک آئیے جائیں گے نا
ہوں پتا نہیں ہم لوگ سے تو بات وت ہوبے نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ کیا جانیں گے کال بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بعد میں کرتا ہوں بادیں ہو جاتا ہے بات ہو بھی نہیں کرتی ہے
نہیںس ٹائم گ تھ ایکگزام بھیا تو کر رہی تھی کہ اکتوبر نومبر میں آ جائیں گے تو پھر نہیں جائیں گے
ہوں
ہوں
اب کیا کریں گے ج وہ میاں بیوی دونوں جانیں
ہوں
ہوں
ابھی گولڈن بگ شادی نہیں کرنا ہے
نہیں ابھی نہیں ہوگا کیسے ابھی کر دے گی کم سے کم کچھ کرے گا تب نا
اسکول پڑھنے جاتے ہیں نا
جاتے ہیں تو آٹھ نو ہزار روپئے سے کیا ہو جائے گا
وہ تو ہے ہی ہے
ابھی کے خرچہ مہنگائی
اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ مارکیٹ میں جاؤ کچھ بازار میں خریدنے ہزار روپئے کا سامان کچھ لگبے نہیں کرتا ہے کہ سامان ہے
حمم چھوٹا موٹا مارکیٹ میں جائیے گا تو ہزار روپے ایسے ہی لگ جائے گا
ہمم ایک دوگو سامان خریدے گی پانچ سو ہو جائے گا
باپرے لوٹنا اس جا کے ہم خودے جاتے ہیں سیم پوو فیس واس کریم لینے میں آجے کل لے کر آئیں سات سو کام سامان جلدی ہے ایک
ہے نا سامان کے سامان نہیں رہتا ہے اور پیسہ لگ جاتا ہے زیادہ
پھر ایک آد دوسرے جو بچتا ہے اسے ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے آنے جانا ٹیوشن ان میں کبھی کھ گئے کبھی کھا گائیں ختم
ہمم وہی ہوتا ہی ہے جہاں پیسہ چینج ہوا چھٹا ہوا وہ ختم ہو جانا ہے
ہمم آپی گھر وہاں رہے تو مال میں گھومے ومیں تو دیکھے کہ اچھا اچھا سامان تھا
کب گئی تھی اپپی گھر
اپپی گھر گئے تھے ہم محرم کے مطلب دس دن پہلے ہاں
ہمم
آئے تھے تو ذد کرنے لگے چل مسکان چل چل بہت دن میلاد میں گئے تھے
ہمم
گھر بنانا تھا تھا تو ملاد ہوا تھا
ہمم ہم لوگ دعوت بھی نہیں ملا ہم لوگ انتظار میں تھے کہ میلاد کا دعوت ملے گا گوڈو بھیا عمرہ کر کے آئیں گے تو دعوت ملے گا وہ بھی
عمرہ امرا میں ملاد نہیں کی ہیں شاید خالی گھر بننے کے میلاد ہوا ہے
ہمم
گھر بننے کے ٹائم میلاد ہو تھا لے گی تو وہی رہے دس پندرہ دن ہوا تو ہم بولے پہنچا دیجیے اب ہمکو محرم میں گھر جانا ہے
ہمم
گڈو بھیا بولنے لگے کہ آئی ہے تو محرم بتا کر جاؤ یہاں پہ محرم اچھا ہوتا ہے سب کو بولنے لگے آپپی بھی کہنے لگی محرم بھر روک جؤ پھر گڈو بھیا کا بھائی سوونو بھائی جان بھی کہنے لگے کہ محرم بھرا جانا مجھ کان بہت اچھا محرم ہوتا ہے یہاں پہ گوٹو بھیا بس فون کر کے بول دیں کہ نہیں جائے گی مسکان یہیں رہےگی محرم
اچھا نہ ہوا وہاں کبھی محرم دیکھ لئے
ہاں پھر مال ول میں گھومیں ریسٹورینٹ گئے کھانا پینا کھائیں کچھ کچھ اور وہی دیکھیں کہ اچھا اچھا سامان تھا تو اپنا ہم پیسہ نکالیں وہی پے اور وہی سامان خرید دس بارہ کو سب سھ سو روپے کا تھا مال میں سامان
ہم
برتن وغیرہ ڈلیا یے سب
آمم
وہی سے خریدیں اگر کچھ کچھ تو وہیں لایں تیس کو دن گر پے آ جاتے
صحی ہوا
آمم
ہر جگہ گھومنا بھی چاہیے تھوڑا تھوڑا الگ الگ ماحول
چل گئے تب جانے والے ہیں تب بھی
وہ نا ہر ٹائم وقت تھوڑی ملتا ہے
ہمم ابھی خالی بھی وقت تھا اس ٹائم چلے گیا
جی کھانا کا تیاری ہونے لگا
کہاں ابھی کچھ ہو رہا ہے پتا نہیں کیا بنے گا
ہمم
آمم ہم تو جارے میگی بناک کھائیں گےابھی
بچہ جیسا میگی میرا بھی کچھ سبزی نہیں ہے آ
دال چاول کھاکے پیٹ نہیں بھرا
نا
م تھوڑا سا ایک دم کھایا کر دال چاول تھا بھجیا پیکچی کا تھا اچار تھا رکھیا یے سب
ہمم
کھانا کا تیاری ہو لے لگا
نہیں ہم بھی سوچ رہے ہیں کی کیا سبجی بناؤ سبجی بھی کچھ نہیں ہے تو وہی سوچ رہے چنا دال ہے تو اس کو بھگو دیتے اور اس کو تڑکا بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں
ہمم
ہم اچھا لگتا ہے چنا دال کا تڑکا
ہمم راشن والا تھا کوٹا والا
ہاں کوٹا والے ہی اور
ہاں
ادھر بھی سب اللہ کا سکر گزار ہے ملا جلا کر سب بڑی ہی چل رہا ہے
سب ٹھیک ہی رہنا چاہیے اللہ کا سکر ادا کرنا چاہیے
امم بھیا بھی گئے ہیں تو بول رہے ہیں کی کام ٹھیک ہی سمجھ میں آ رہا ہے لگ تو رہا ہے کی رہ جائیں گے
ہا ابھی مطلب نئے جگہ پے گئے نا
ہاں نئے جگہ پے گئے ہیں
ہا